السلام علیکم
ہیلو
کیسی ہو کیسی ہو میں بھی ٹھیک ہوں اور سناؤ کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بس بیٹھی ہو تم کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی آج دن بھر کتنا مزہ آیا
ہاں آج تو بہت مزہ آیا بہت انجوائے بھی کیا
پھر پہنچ گئی ٹھیک سے گھر
ہاں پھر آرام سے پہنچ گئی تھی
چلو ٹھیک ٹھیک اور تانے تم جلدی اتری ٹرن ہاں تم کیوں جلدی اتری ہم تو پسانے کے پاس بیٹھے تھے تم جلدی کیوں اتری
پھر تم لوگ کیا
ہم لوگ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی اترے
ہیلو
میں نے کہا ہم اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی اترے
پھر کیا بول رہی تھی وہ بہ
خاص نہیں بول رہی تھی وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی
اب کیا کرے گی بچاری ویسے اس نے کیا سالن پکایا تھا
اس نے مرغا پکایا تھا مجھے بھی دیا تھوڑا
اچھا ٹھیک کیسا مزہ ہے مرغے کو
میں نے نی ابھی کھایا
اچھا پھر بھی کیا لگتا ہے کیسا ہے
دیکھوں گی کھا کے تمہارے لیے رکھوں تھوڑا
نہیں آپ کہاں میرے لیے رکھو گی کیا باتیں کرتی ہو کرو ٹیسٹ مجھے بتانا کیسا تھا
ہاں میں بولوں گی تمہیں اور آج دن بھر بھر ہم نے بہت کچھ کیا تو میں بھی اس کشمیری ڈریس میں فوٹو اٹھانا تھا تم نے کیوں نہیں اٹھایا
کبھی نہیں اٹھاتی ہوں مجھے پتہ نہیں کیا ہو جواتتا ہے میں فوٹو مجھے گندا لگتا ہے فوٹوز وغیرہ اٹھانا اگر سچ سنو گی میں نے کبھی میرے جو فون میرا جو فون ہے اس میں کبھی مطلب میرے فون میں تم کبھی میری فوٹوز نہیں دیکھو گی کیونکہ عادت ہی نہیں ہے
نہیں میں تو بہت فوٹوز ہے میں نے تو وہاں کیمرا سے فوٹوز اٹھوائے مجھے تو فوٹوز اٹ
تو زیادہ پاگل کیے فوٹوز کلک کر کر کے اتنے کون فوٹوز اٹھاتا ہے
یادگار پال رہتے ہیں
ارے کیا یادگار پالا اٹھنے بھی چاہے میں اس لیے نہیں اٹھاتی ہوں کیونکہ مجھے اٹھتے ہی نہیں ہیں اچھے
ہمم ہاں
مجھے جو بھی اٹھتا ہے ہم نے پکایہ ہے آج ہمیں تھا گنڈ اور تھا اونین اور تھا میٹ
اچھا ٹھیک بول رہے میٹ ملتا ہی نہیں ہے شارٹیج ہے میٹ یہ تم لوگوں نے کہا سے لایا
کہاں سے لایا ان کو پت تا ہوگی میں تھوڑی لاتی ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک لیکن جو وہ چکن تھا اس کو زیادہ مزہ نہیں تھا ماں
نہیں وہ تم نے کہاں سے لایا تھا وہ تم نے خود بنایا تھا
نہیں وہ میں نے لایا تھا باہر سے ایسے لیٹ ہو رہا تھا نا نکلتے وقت میں نے آرڈر کیا اس سے اچھا کچھ اور ہی آڈر کیا ہوتا
سا نہیں نا اتنا مزہ مطلب لگ رہا تھا گھر کا ہی ہے ٹھیک ٹھاک تھا میں نہیں بولوں گی ٹیسٹ گندا تھا مگر لگ رہا تھا گھر پہ ہی بنایا ہے
ہاں اب آئیں گا جب جائیں گے تب اچھے سے بنا کر لے جائیںے تب تم بھی کچھ بنا کے لانا
اوکے میں بھی بناؤں گی مرغی نہیں ابھی کھانا نہیں کھایا کیونکہ مجھے ابھی بھوک ہی نہیں ہے
مجھے بھی ابھی بھوک نہیں ابھی میں بھی بیٹھی من نہیں کر اوپر سے یہ چہرے پہ نہیں لایا دانا اسی وجہ سے بہت عذاب ہے مجھے
کوئی بات نہیں یہ دو تین دن تک ٹھیک ہو جائے گا یہ نارمل ہے
ہاں اب کل جا رہی ہو تم کالج
نہیں تمہیں جانا ہے آپ تمہیں جو بولا تھا اس نے آ جاؤ
اب دیکھوں گی میں کیا کروں گی کل تمہیں یونیفارم لانے جانا ہے
ہاں ایک تو مجھے یونیفارم لانا ہے تم نے مجھے بیگ دکھائے ہے نا مجھے فوٹو بھیجنا اس بیگ کا
چل تم آنا کل میرے ساتھ ہم جائیں گے تم لانا پھر میری میں تمہیں دکھاؤ میں نے کہاں بیگ لایا تم پیسے لانا تو پھر تم اور میں بیگ اوری یونی چار سو میں
چار سو میں بیگ لائے مجھے بولو یہ کیا بولتے ہیں اس کو یونیفارم کہاں پہ ملے گی مجھے
ادری نا وہ ٹمیں ملے گی ینیفارم والے کے
ملتی ہے ریڈی میڈ
مجھے پتا ہی نہیں ہے اللہ کی مجھے لگا یہ سیل کے دینا تو مجھے نہیں کبھی پتا تھی ریڈی میڈ پے ایسے ملتی ہے یونیفارم
فلحال جا سکتی ہو سلواؤ اچھے سے یونیفارم فلحال ابایا لاؤ
نہیں مجھے نہیں لگتا سلوانے سے مجھے لگتا ریڈی میڈ ہی لاؤں گی کیونکہ وہاں پہ ہمیں اینٹری نہیں ہوگی کالج میں ہمیں بولا ہے اگر کو فی یونیفارم لگا کے نہیں آئے ٹیوزڈاے سے تو کالج نہی آنا مطلب ہمیں انٹری نہی دینگے وہاں
نہیں پھر لاؤ یونیفارم ریڈی میڈ ہی لاؤ
اسی لیے ریڈی میڈ کا ہی ہے نا زیادہ پریشر اسی بات کا ہو رہا ہے اس لیے اب مجھے ریڈی میڈ لاو اور بیگ وغیرہ اور یہ کیا بول اس کو شوز
شوز تو میں نے لایا وائٹ کلر کا اچھا جو سفید رنگ کا دیکھو میں نے کیا کیا لایا ہے ایک تو
تو لا
نہیں دیکھو میں نے کیا کیا وہ تو میں نے پرس لایا پرس ٹائپ کا بیگ اب کالج میں تھوڑی وہ اسکول والے بیگ لگیں گے
نہ نہ نہ اسکول والے بیگس نہیں وہ ہینڈ بیگ ہے نا
ہاں ایک تو ہینڈ بیگ لایا میں نے اور میں نے عبایا لایا اچھا سا بیگی ٹائپ عبایا لایا اور میں نے ڈو پٹا لایا اور میں نے نوز پیس لائی اس کے نیچے ہیڈ کیپ لائے اور نیڈل پنس لائے بہت ہی شو وغیرہ لائے سوکس آیا شوز کے لئے
او اچھی بات ہے بیگ لانی ہے یونیفارم لانا ہے شوز لانا ہے اور کیا اور تو کچھ نہیں
پھر ہمیں بکس لانی ہے نا اس کے بعد تم شاید انگریزی میں کر رہی لیچ بی اے ہے نا
ہاں
میں تو ہسٹری میں کر رہی ہوں
اچھا دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں
نہیں نہیں ہمیں نہیں پانچ سال کا ہم تین سال میں بھی کوئٹ کر سکتے ہیں
مطلب
دیکھو ہمیں یہ پانچ سال کا کورس ہے ڈگری نا اس میں ہم اب تین سال میں بھی لے سکتے ہیں ڈگری پھر اس کے بعد ڈپلوما اس کے بعد ماسٹرس اگر تین سال میں نکلو گی تو تو گریجویشن پانچ سال میں تو پوسٹ گریجویشن اگر پانچ سال ب برابر کرو گی تو پی جی یہ آئے گا ماسٹرس آئے گا پی جی بھی اسی میں اور یو جی بھی لیک کے اگر یہ اگر یہ کرو گی کیا بتا ہے اس کو ائیو تین سال کا پھر خالی گریجویشن
او اوکے پھر ٹھیک ہے
تم نے کیا ارادہ ہے
میرا ارادہ ہے اب تین سال کا ہی شاید پھر میں کورس کروں اچھا رہے گا نا
ہاں وہ بھی ہے تمہیں کتنا پڑنا ہے کیا سوچا ہے
سوچ رہی ہو آگے جا کے فی الحال تو دیکھوں گی تین سال کا کورس کروں گی
میں یہاں سے کمپیوٹر بھی سیکھنا چاہیے نہیں انشاء اللہ میں کروں گی برابر پر پانچ سال کا اس کے بعد تو میں یہ کروں گی یو پی ایس سی
اوکے اچھا ہے
ہاں
اوکے اور بتاؤ کچھ
کیا ہی بتاؤ من ہی نہیں ہے آج کھانا کھانے کا پتا نہیں کیوں
کیونکہ آج ہم نے زیادہ کھایا نا اور زیادہ مول بھی نہیں رہا انسان تو پھر کھا سکتا ہے
ہاں ہاں چپس تو ایک ادھر ہی پر ہے ہم نے کھایا ہی نہیں وہ میری ماں نے واپس لایا ہے
ارے وہ والا بھی چپس کہاں ہم نے كھایا اس میں آدھا ہی کھایا
وہ پھر فاطمہ نے کھایا ہوگا نا اس کو بھی بہت مزہ آیا وہ کتنا ہنس رہی تھی
ہوں ہوں پیاری بچی ہے وہ
ہاں ان نے اس کشمیری ڈریس نہیں کہاں جاتی ہے وہ جاتی ہے نا اس کے امت کے پاس جاتی
اسکول وغیرہ جانے کا کوئی سین ہے اس کو کہ نہیں
نہیں وہ امت کی بہن کے پاس جاتی نا فی الحال پڑھنے
اوں اچھا ٹھیک
اسرا کے پاس جاتی ہے وہ پڑھنے
اوکے وہ اس کے بغل میں ہی رہتی ہے ہوں ہلو
منی تمہاری نہیں آی
ہاں ہاں یہیں پہ ہے
میں نے کہا تمہاری نانی اب فری ہے
ہاں ہاں ادھر ہی ہے ورنہ کہاں جائے گی
کہاں گئی میں نے
آپ کیا کر رہے کھانی پڑتی ہے
میں نے سنا وہ تمہیں میں ڈانٹ
ہاں صحیح سنا تم نے ہاں صحیح سنا ہے تم نے
میں نے سنا وہ تمھیں ڈانٹی
ہاں
جی جی اسی کے پاس بیٹھی ہو گی جو بھی شم
ہاں ہاں آپ کیا
تو مرہے ستایب کو مجھے منہ صاف کرنا مجھے تر صفائی کرنا منہ کو
ہاں مجھے جانا ہے نا کالج اسی لیے
اس نے مجھے بھی بولا تم بھی کروانا میں نہیں کرواؤں گی مجھے پھر پمپل نکل تے ہے ایسے اپنا چہرہ ٹھیک رہ رکھنا
نہیں تمہیں مت ہے ویسیے پرابلم مجھے ہے تو اسی لیے
ہاں ہاں تمگ پانی کی آواز آرہی ہے تم کیا کررہی ہو
میں ہات دوری ہوں
اچھا تمہیں کھانا کھانا ہے اب تمہیں کھانا کھانا ہے
اور بتاؤ تم
کھایا کھانا
نہیں کھانا نہیں کھایا اب کھانا ہے
ہاں ٹھیک ٹھیک
ہاں
بس تمہیں کھانے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے
کھانے میں سب سے زیادہ مجھے پنیر
مجھے بھی اچھی لگتی ہے پنیر لیکن جو واضہ بناتا ہے ایسے نہیں گھر والی
نہیں مجھے گھر والی بھی پسند
زیادہ تو مجھے مرغا اچھا لگتا ہے
ہاں مرغی میں زیادہ پروٹین ہوتا ہے نا
ہاں اور تمہارے اگنے کی دکان بند
نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اندر ہوں میں اندر کمرے میں ہوں میں تھوڑی باہر ہوں جو مجھے پتاہ ہوگی
اچھا جیم جاتی ہو
ہاں جم تو فی الحال کے لیے نہیں جاتی تھی لیکن آپ کل سے واپس جانا ہے
کتنے ب پھر کالج شاید گیٹ ہوتا ہے بند دس بجے گیٹ بند ہو جاتا ہے کالج کا
ہاں نو بجے میں چلی جاتی ہوں ساڑھے نو تک تو میں وہاں رہتی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ ہمیں گیارہ بجے وہاں انٹری ہے
نہیں تم لوگ ہر کو رکھتی ہے نا کہ ہر کسی کو دس بج